ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں اور
خریتے خیریت سے ہوں آپ بتائیں جی
اور کیا کر رہی تھی آج
بس موسم کا مزہ لے رہتا تھا آج موسم بس توحانا ہے یہاں کا بارش
ہاں مش چلنا بہت زیادہ اچھا موسم ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بارش ہے اور ٹھنڈا موسم ہے
جی جی
گرمی تو کم ہوئی اللہ کا فکر ہے کہ گرمی اب کم ہو گئی بارش
جی بالکل صحیح فرمایا اپنے اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہتر کر دیا ہے
ہوں نہیں تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی ج طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی ہے نا اس وجہ سے کئی لوگ بیمار بھی پڑ رہے تھے
جی بالکل صحیح فرمایا ابھی موسم کی وجہ سے بہت بہت بچے بڑے سبھی بیمار پڑ رہے تھے ماشاء اللہ اب اچھا موسم ہو گ ہے بارش ایس ہی ہو جائے تو تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو جائے
بالکل صحیح ہے آپ نے فرمایا
جی جی
اللہ کرے کہ ابھی کم سے کم تین چار دن اچھے سے بارش ہو جائے نا تو بہت اچھا موسم ہو جائے گا
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے موسم کی وجہ سے تو وہ ہو جاتا ہے ایسے ہی رہے تو اچھا رہے بس تو ٹھنڈا جی
ہوں اسی وجہ سے تو لوگ گھر ارے کیا ہی بتاؤ مے یہاں تو گرمی سے ہی پتاہ ہے بہت سے لوگ طبیعت خراب ہو گئی تھی میری ممی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بی پی لو وغیرہ گگر میں سے ہو جاتا ہے موسم ٹھیک ہے اللہ کا سکر سے بس ابھی ٹھیک ہے آج تو ہماری امی گئی تھی ہس ہاسپٹل چیک اپ وغیرہ کروانے اللہ کا شکر ہے کہ ساری رپورٹیں نارمل ہے
جی
ہوں اور آپ کے یہاں سب کیسے ہیں ا میں اب لوگ
جی ماشاء اللہ سب لوگ خیریت ہیں امی بھی خیریت ہیں ابو بھی اللہ کا شکر ہے
ابھی امی کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی حکیم کو پھر د کھیں اب ماشاء اللہ کہ لیے تھے
ہ تو چیک اپ وغیرہ نہیں کروایا آپ نے
جی کرایا تھا نا وہ حکیم نے کہا مطلب تھوڑا گرم پانی پیجیے موسم کی وجہ سے بارش میں تھوڑے گندے پانی آ نا جی تو وہی اللہ پش کرے خیری ہستتے ہیں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے
ہوں اور آج کھانا وغیرہ کیا بنا رہی ہیں آپ
جی آس بریانی بنتی ل ہمے یہاں
اچھا بریانی بناتی کیسے ہیں آپ
جی ارے پورا جیسے چکن بنتا ہے نا پورا مسالہ ویسے ہی کاٹ لیجے آپ ویسے ہی بگا لیجے چکن ڈال کے تھوڑا بھون لیجے چاول الگ سے پکا لیجیے اس کو پھر اس کو پسا کر الگ سے چاول اس میں ڈال کے اور پورا مٹیریل اس میں ملا دیجیے بہت ماشاء اللہ بہت ٹیسٹی رہتا ہے
ہوں وہ تو ہے تو آپ پیاز وغیرہ اچھے سے بونج کے الگ سے بھی نک پالتی ہوں گی نا اوپر سے ڈالنے کے لیے
وہ تو اس میں ڈلتی ہے نا الگ سے پیاز کو براؤن کر کے کو نکال لو پھر اوپر سے اس کو ڈالتے ہیں
ہاں تو آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ڈالتی ہیں کاجو بادام وغیرہ
جی وہ بھی ڈلتا ہے نا اسی ٹیسٹ اور بھی لاجواب ہو جاتا ہے
ا کھانے میں تو بہت اچھی لگتی ہے
ج جی ب
مٹن کی بریانی بھی اچ اچھی لگتی ہے
ناشاءلہ لوپا خاتاس ن مجھے
ہوں آج ہم بھی چکن ہی بنا رہے تھے
ماشاء اللہ
میں نے سوچا آج موسم بھی اچھا ہے اور ہمارے بھائی جان نے بولا کہ آج ہمیں چکن کھانے کا من ہے تو بنا دیجیے تو ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ لا دیجیے ہم بناتے ہیں تو روسٹ کر کے حالانکہ آج ہم نے چکنا پہلی بار بنایا ہے
ماشاء اللہ بہتھا
اور سب کو پسند پسند آ جائے بھائی جانوں کو تو اچھی بات ہے
کہ محنت جایا نہیں جائے گی
جی بالکل روسٹ چکن تو اچھا بھی لگتا ہے
ہ جی
اور بتائیے
جی اور سب کہریی سے
ہوں
ارے بچے ہیں نا لوگ پریشان کرتے ہیں
بچے تو زیادہ پریشان کرتے ہیں ان کی تو ختم ہی نہیں ہوتی
بچارے تھک جاتے ہیں بچے بھی صبح سے اٹھاؤ ان کو پھر اسکول بھیجو پھر وہاں سے آتے ہیں ماشاء اللہ پڑھنے کے یہنا ٹائم کت تو نہیں کرتی ب تھک جاتے ہیں بچارے
بچے ہیں کتنا ہی کریں گے تھک زیادہ ہم ہی تھک جاتے ہیں گھر کے کام ووم میں تو بچے تو اتنا زیادہ آج کل کی پڑھائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا بیگ لے کے جانا اتنی ساری بکس اتنی بڑی کاپی نوٹ بک وغیرہ سب لے کے جاتے ہیں
ہاں
کلاسز رہتی ہیں اور اتنا ویٹ رہتا ہے ان کا کہ وہ خود تب جاتے اٹھاتے ہوئے بھی
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
مجھے تو لگتا ہے آج کے حساب سے بچوں کا ٹرالی والا بیگ پکانے لگا ہے جیسے ہم لوگ ٹرالی بگ ٹریولنگ کے لیے لیتے ہیں
آن لائن پہ
ہاں ویسے ی بچوں کے لیے مگانے لائق ہے کیونک بچے اتنا ہی بیٹ اٹھا پائیں گے ان کا جتنا ویٹ ان کا ہوتا ہے اتنا تو ان کے کاپی ک آ کا بی
تو صح کروا رہے ہیں آپ لیکن اسکول کے میڈموں لوگ کو سمجھنا چاہیے نا کہ بچے تب ہی بھی نہیں اٹھا پائیں گے تو ا ون ڈے ونک لگے جی تو وہ جی تو وہ بی رہے گا پوری بکس پوری نوٹس ان کو لے کے جانا ہے تو بھاری پڑ جاتا ہے دقتیں ہو جاتی ہیں ان کو
ہاں وہ تو صحی فرمایا آپ نے بچے کو بچوں کے اوپر تو ہےی ہے اور برڈن بھی آ جاتا ہے نا آج ہم لوگ کے ٹائم میں تو حالانکہ اتنا برڈن نہیں رہتا تھا بچ چ ٹینشن میں نہیں رہتے آج کے بچے توو چھوٹے سے ہی اسٹریس میں آ جاتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اسٹس لے لی ٹینشن لے لیں گے پڑھائی ہر چیز کی تھوڑا سا ان کو ڈانٹ د تو ٹینشن لے کے بیٹھ جائیں گے آج کل کے بچوں کو ڈانٹنا بھی
بہت بارا ڈرگس ہے بچوں کو ڈانٹنا بچوں کو زیادہ ڈانٹ نہیں سکتے مار نہیں سکتے بچوں کا آج س ڈیٹ میں بچوں کا کیا دماغ چل رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ج
ہیں اور آج کل موبائل وغیرہ اتنا دیکھ رہے نا اس کی وجہ سے بچے کچھ بھی سوچتے ہیں تو بچوں کو تو ہم لگ زیادہ تیز ڈانٹ بھی نہیں سکتے ان کو پیار سے ہی سمجھاؤ
صحیح بات ہے سر گھر میں کےلاتی میں
ہوں نہیں تو آج تو بچے اسکول نہیں گئے ہوں گے
نہیں نہیں گئے نا ماشاء اللہ ہمارے بچے ٹیمیں سے اٹھ جاتے ہیں صبح خود مطلب ان کو ٹینشن رہتی ہے کہ امی جان ہمیں اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے ا جائیے آپ بھی ہمیں یہ بنا کے دے دیتے ہمارے بچے مطلب ماسٹر چلنا بہت اچھا ہےونہ مطلب ضد نہیں کرتی کسی چیز کی کہ باہر کا مجھے یہ کھانا باہر کا ایک بار انہیں پیار سے سمجھا دو سمجھ جاتے ہیں
اللہ کا شکر ہے سبھی کے بچے ایسے ہی رہیں
ہم تو دعا کرتے ہیں البہ میرے بچوں میرے بچے جی ایسے ہیں ان کو اور
سمجھ دیں ان کو اور سب کے بچے اچھے نکلیں ہمارے بچے بھی اچھے نکلے ان کے پیچھے سب کے اچھے رہیں
ہوں ہمارے یہاں بھی بچے ہیں ہمارے جیٹھانی لوگ کے تو ان کو بھی پڑھانا بتانا پڑتا ہے سب بڑے بھی ہو رہے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں حالانکی چیزیں کہ چاچی ہ کیسے کریں تو پھر بتاتی ہوں میں بھی حالانکہ اچ اچھے سے رہتے ہیں اچھے سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کے بچے بہت اچھے اچھے ہیں اچھے نمبر سے لاتے ہیں اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں رینک وغیرہ بھی اچھی رہتی ہے
جی بالکل صحیح بات ہے بہت اچھی بات بتائی آپ نے اور بچوں کو ہمیں د بھی دینا چاہیے ہم نہیں سکھائیں گے انہیں تو کون سکھائے گا
صحیح بات ہے گھر میں سبھی کی ذمہ داری ہوتی ہے
لیں گے تبھی تو وہ اچھا بنیں گے اچھا سیکھیں گے اچھا بولیں گے اچھا کریں گے آج ہم انہیں اچھا بتائیں گے تبھی تو وہ تو کل ہم بڑوں کی عزت کریں گے تو کل وہ ہماری عزت کریں گے بزرگوں کی عزت کریں گے
صحیح بات ہے آج ہم ہم سے ہی تو بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ہمارے امی ابو کر رہے ہیں کیسے ویوہار کرتے کیسے بات چیت کرتے ہیں بچے یہی سب دیکھتے ہیں یہی سب چیزیں سیکھتے بھی ہیں
جی بالکل صحیح بات ہے
تبھی تو وہ آگے چل کے ہمارے رسپیکٹ کریں گے کیوںکہ ابھی دیکھیں گے ہم ان کے دادی دادا کی کیسے رسپیکٹ
وہی وہی ت اگر آج ہم جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر آج ہم ان کے دادی دادا کے ساتھ غلط کریں گے وہ دیکھ رہے ہیں سب پھر وہ کل ہمارے ساتھ غلط کریں گے اسی لیے ہم ہمیں اپنے بچوں کو اچھی سیکھ دینی چاہیے اچھا سکھانا چاہیے بڑوں کی عزت کرنا سکھانا چاہیے تبھی تو وہ کل ہمارے ساتھ اچھا کریں گے آپ یہ سوچو نا آج ہم اپنے لیے اچھا بنائیں ان کو ہم آ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے تو کل ہمارا اچھا ہوگا
ہوں صحیح بولا آپ نہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی غلط کیا کر رہا ہے ہمیں یہ سوچنا کہ ہمیں کیا اچھا کرنا ہے دوسرے کا دیکھتا تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کریں
آج کل کے لوگ تو بس دوسروں کے لیے وہ کر رہے ہے وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایا ایسا کریں گے یہ نہیں سوچنے کے اس میں ہمارا ہی برا ہے جی
ہوں صحیح فرمائیں آپ اس سے بعد بچوں پہ بھی غلط افیکٹ پڑتا ہے نا
جی بالکل صحیح بات ہے
ہی اور آج کل تو ویسے بھی اتنا دیس میں چل رہا ہے کہیں اسٹرائک وغیرہ چل رہی ہے بچے کے پروٹیکشن کے لیے کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں دللی کے اننتر منتر
ٹھیک ہے صحیح بات ہے اللہ کافکم ہیں آپ
فلم سب کو اچھی سب کو اچھے سے ہےتے اللہ
اللہ سب کو کامیاب کرے ان کی کامیاب کی ان کی د ہے
ہ کتنے بچوں نے سوسائڈ کر لیا ایک پیپر لیک ہونے کی وجہ سے ان کے امی ابو پہ کیا بھیتی ہوگی
اور بتائیے
اور سب خیریت ہیں مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بےحد اچھا لگااء ال
اچھا لگا پھر میں آ سے دوبارہ بات
جی جی ضرور اللہ حافظ
اللہ حافظ